میر کساب سے
ہاں میں ٹھیک اپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں موسی بیٹھی ہوں گرمی بہت ہے نا
گرمی نہیں ہے دم ہے ہیمیڈیٹی ہے
ہاں بہت زیادہ میں نے ابھی نہایا نماز سے پہلے میں نے نایا پھر بھی بہت گرمی ہے
میں نے آج صبح نہا آیا تھا
ہاں
کیا میں نے سوچا میں آج فریش رہوں گی دن بھر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج دن بھر زیادہ سست ہو گئی
اس سے ہوتا ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ مجھے یہ بلا رہا ہے ایک منٹ
آج ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور سوچنی ہے خوبصورت اور سوچ پر مجبور کر دینے والا ٹاپک پر بات کرتے ہیں خاموشی کب بہتر ہے
بالکل ایک منٹ
کوئی بات نہیں
کیا بول رہی تھی آپ
میں بول رہی تھی کہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور سوش وار مجبور کر دینے والے ٹاپک پر بات کرتے ہیں خاموشی کب بہتر ہوتی ہے
ہاں بہت اچھا ٹاپک ہے آج کے دور میں لوگ بولنے بولنا تو سیک گئے ہے لیکن کب چپ رہنا یا کب بو لوگ جانتے ہی نہیں
بالکل کبھی کبھی ایک خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی نہیں کر پاتے
صحیح کہاں اگر ہر بات کا فورا جواب دیا جائے تو اکثر بات بگڑ جاتی تھیک ہے
اس لیے عقللمند انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے
اور جب بنا سوچے بولتے ہیں بعد میں اکثر اسی کو افسوس ہوتا ہے
غصے کے وقت خاموش رہنا بہت بڑی حکمت ہے
جی ہاں غصے میں نکل ہوئے الفاظ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں
کبھی صرف دو منٹ کی خاموشی زندگی بھر کی ندامت سے ا بچا لیتی ہے
اور اگر سامنے والا صرف بحث کرنا چاہتا ہو تو اس وقت خد خاموشی ہی بہترین جواب ہوتی ہے
ہاں صحیح کہا ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا ہے
لیکن ہر رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے
کچھ لوگ خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں
جبکہ اصل میں ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی کبھی یہ صبر اور حکمت کی نشانی ہوتی ہے
صحیح کہا اپنے اگر کوئی ہماری بزتی کرے تو فورا اسی انداز میں جواب دینا ضروری نہیں
کبھی خاموشی سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس خود دلا دیتی ہے
اور کبھی ہمارا چپ رہنا الله کے لیے ہوتا ہے
ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوتے ہیں
فضول باتوں میں بھی کم بولنا چاہیے
کیونکہ جتنا زیادہ انسان فضول بولے گا اتنی ہی غلطیوں کا امکان بڑھے گا
گباتھ اور چگلی والی مجلس میں بھی خاموش خاموشی بہتر ہوتی ہے
اور اگر ممکن ہو تو ایسے مجلس سے اٹھ جانا اور بھی بہتر ہے
کبھی کبھی دوسروں کی بات پوری سن لینا بھی خاموشی کا حصہ ہے
بالکل جو اچھا سننا جانتا ہے وہی اچھا بولنا بھی جانتا ہے
آج لوگ سنتے کام اور بولتے زیادہ ہے
اسی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے
خاموشی انسان کو سوچنے کا موقع دیتی ہے
اور سوچ سمجھ کر دیا گئے جواب ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں
صحیح کہا آپ نے میں نے پتا نہیں آپ کو کیا بھیج دیا
لیکن ہر جگہ خاموش رہنا بھی ٹھیک ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے جہاں سچ بولنا ضروری ہو وہاں خاموشی ٹھیک نہیں
ہاں بالکل ہاں اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے
کیونکہ حق کی بات کہنا بھی ایک ذمہ داری ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموشی اور گفتگو دونوں اپنی جگہ ضروری ہے
ہاں اصل حکمت یہی ہے کہ ہمیں پتا ہو کب کہاں بولنا اور کب چپ رہنا ہے
وے انسان اپنی زبان پر کابو پا لیتا ہے وہ بہت سی پریشانیوں سے سے بچ جاتا ہے
اور اس کی عزت بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے
اللہ تعالی ہمیں ایسے زبان عطا فرماے جو ہمیشہ سچ اور بلای کی بات کریں
اور جب خاموشی بہتر ہو تو ہمیں خاموش رہنے کی توفیق دے
بالکل امین خاموشی صرف چپ ریہنی کا نام نہیں بلکہ کی سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا اتخاب کرنا بھی ہے
ٹھیک صحیح کہا اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بڑے جھگڑے بن جاتی ہیں کیونکہ لوگ اس غصے میں فورن بادل لوگ لوگ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے
ہزار
کس چیز کا شور
پتہ نہیں آواز مطلب جب آپ بات کر رہی ہو نا تو بات کلیئير نہیں آ رہی ہے
پتا نہیں میں تو ایک روم میں ہوں یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں نہ باہر کا شور آ رہا ہے کچھ
اب آپ کرو بات
میں بول رہی تھی اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بڑے جھگڑے بن جاتی ہے کیونکہ لوگ غصے میں فورن بول دیتے ہیں
اگر اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے تو اکثر مسئلہ وہی ختم ختم ہو جاتا ہے
اب آرہی ہے آواز ٹھیک میری
ہاں آپ کی آ رہی ہے آواز
غصے کے چند لمحے گزر جائیں تو انسان خود بھی سکون محسوس کرتا ہے
اور پھر وہ نرمی سے بات کرتا ہے جس سے مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے
کچھ لوگ دوسروں کی بات بیچ میں ہی کاٹ دیتے ہیں
یہ اچھی عادت نہیں دوسروں کی بات پوری توجہ سے سنی بھی ادب ہے
جو سنا جانتا ہے وہی بہتر جواب بھی دے سکتا ہے
بالکل صرف بولنی ہی بولنا ہی ہنر نہیں سننا بھی ایک ہنر ہے
سوشل میڈیا پر بھی لوگ فورن غصے میں کمنٹ لکھ دیتے ہیں
بعد میں انہیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش سوچ کر لکھتے
اسی لیے ہر پوسٹ یا میسج کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا
کبھی نظر انداز کر دینا بھی بہترین فیصلہ ہوتا ہے
اگر کوئی ہمیں برا بلا کہے تو
ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں کبھی خاموشی سامنے والے کو خود شرمندہ کر دیتی ہے
اور اگر ہم بھی اسی لہجے میں جواب دیں
تو پھر فرق ہی کیا رہے گا ہم میں اور اس میں
بہت خوب کہا تم نے
انسان کی پہچان اس کے اخلاق اور اس کی زبان سے ہوتی ہے
ہم اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے
جی ہاں ایک لفظ کسی کا دل جیت بھی سک تا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے
کبھی کبھی خاموشی دوستی کو بھی بچا لیتی ہے
اور کبھی گھر کا سکون بھی اسی سے قائم رہتا ہے
والدین سے بات کرتے کرتے وقت بھی نرمی اور ادب ضروری ہے
اگر اختلاف ہو تو بھی اونچی آواز سے بات جاہے ادب بات کرنی چاہیے
بالکل استاد یا بزرگوں کے سامنے بھی بے وجہہ بولنا مناسب نہیں
بلکہ ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے
خاموشی انسان کو اپنی غلطیوں پر غور کرنے کا موقع بھی دیتی ہے
اور اسی سے انسان اپنی ہ اصلاح کر سکتا ہے
ہر وقت بولتے رہنا ا رہنے سے انسان تھک بھی جاتا ہے
لیکن سکون بڑی خاموشی دل کو راحت دیتی ہے
لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے
ہاں کون سی بات
جہاں کسی مظلوم کی مدد کرنی ہو یا سچ بولنا ضروری ہو وہاں خاموش رہنا درست نہیں
بالکل با ہمت کے ساتھ حق کی بات کرنی چاہیے
صحیح مطلب اصل د دانش مندی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کب بولنا اور کب خاموش رہنا ہے
جی ہاں ہر موقع کا اپنا ادب ہوتا ہے
اللہ تعالی ہمیں حکمت صبر اور اچھے اخلاق اتہ فرمائے
اور ہمیں ایسی زبان دے جو صرف بھلائی کی بات کرے اور جب خاموشی بہتر ہو تو ہمیں خاموش رہنے کی توفیق دے
امین اور بتاؤ آپ وہاں کیا مطلب بارش کا کیا لگ رہا ہے آپ کو بارش ہو جائے گی آج
مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینے میں بارش کیا ہوگی
نہیں یار نائنٹین سے انہوں نے پریڈکشن دی ہے نا
ہاں ہاں ہونی چاہیے
اگر تھوڑی ٹائم بارش ہوتی نا تھوڑا یہ کم ہوتا دام
شام کو موسم اچھا تھا مجھے لگا ہو جائے گی
ہاں لیکن ہوئی ہی نہیں یار
جی میں چاہتی ہو جاتی سب ابھی یہی بول رہے کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے
اوکے تھوڑے ٹائم تک ہونی چاہیے تھی بارش کیونکہ گھر
کتنا اچھا موسم تھا تین چار دن پھر سے گرمی ہو گئی پرسوں سے
اور کیا یار گرمی بھی انسان کو ٹوٹ کے رکھتی ہے
انسان ک کچھ بھی نہ کرے پھر بھی ا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مزدوری کی ہے
ہے نا
ہوں گرمی سے انساں میں نے کمپیوٹر کورس کے لیے کیا تھا نا اپلائی ایڈمیشن کیا قسم سے اگر میں جاتی نہیں ہوں وہاں جاتا ہے نا انسان انسان پاگل ہو جاتا ہے دو بجے تک واپس آتا ہے انسان پھر ادھر سے آتا ہے نا میں مر جاتی ہوں اور میں لگ بھگ شام تک چھ بجے تک اٹھتی ہی نہیں ہوں پھر
ہاں کیونکہ گرمی ہوتی ہے نا بہت زیادہ اس سے جیسے اگر انسان کرتا بھی مت ہے کچھ خدا کی قسم جیسے لگتا ہے کسی نے مارا ہوا ہو
صحیح میں کسم سے گرمی بہت زیادہ ہے اور انسان باہر بھی نہیں نکل پاتا گھر میں تو پھر بھی ٹھیک ہے
چلو میں آپ کو ابھی کرتی ہوں فون ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے